السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام حزاں
وہ کہ ہے ابھی بہت ساری کر رہے ہوں گے جو ہو جیا رہا ہے کبھی کبھی ابھی
رہ رہا تھا کہ ابھی کو کول بھی بھیجیے اور آپ پھر بعد میں پریاس کر کنا
وہ کل میں بھی تو آپ کے کر رہا تھا جو بھائی جانا سےاہ تو بتا رہا تھا نا
ہاں ایسے ہی ہو رہا تھا
کھانا پینا ہو گیا
کھانا پینینا ہو گیا
ارے جناب آپ دیکھا تھا کیا سینٹر
سینٹر دیکھا نہیں یار میں کیا وہ ویسے آ گئی تھی وہ ان کو باندھنے کے لیے چلا گیا تھا پھر بھینسوں کو باندھ کے ار وہٹ تو کیا چھوٹا س کی ہے ہ ہاں ہاں چھوٹا ہی ہاں زد م اڑا تو پانچ پانچ مطلب دس دس کلو میٹر کے اریے میں
اچھاچ مطلبیادہ سینٹر کو تو بائی آپ جانے د نہیں سکو
ہاں ہاں ہاں ٹونک میں تو جانتا ہوں ما
اور جیسے ہ باہ بھی جان گس لسٹ چیک کیا تھا کہ رہات تھا آپ
تری بھابھی جان کا چیک نہیں کیا کیونکہ ان کا بھی ٹونک کیا آئے گا چیک نہیں کیا ار چ کیا کرے رہے یار شام کو کیا شام کو شام کو کیا جیسے اب کمرے میں جاتے ہیں تو کمرے میں ایسے کولر ولر ٹی ویی چل چلتی رہ بچے کھیلتے رہتے ہیں پھر میں سے کیا سو نیند آ جاتی ہے پھر میرے کو رات میں اور پھر کیا کل کھانا تھا دال باٹیتی تھی
اچھا اچھا اچا ہاں اس کے تو صحی نہیں گیل چٹی نہیںتی
تو من ہی کر دیا تیرے کوو بھائی آ نہیں ہوگی کوال کیونکہ کال کرتے کرتے تک تک بھی جاتے ہیں نا یار تک بھی جاتا ہیں کیونکہ ایک مطلب ایک سٹ ساٹھ منٹ بات ل کنا ایسا ہی نہیں ہے
ہاں صحی بات ہے تو بٹے کی دقت کی ن تو باہر آ کے کرتا نا تو گھومتا پھرتا تو جاتا
آ اور پھر ایک چکر پڑ گیا نا بٹ پھر کیا کل ہوا بھی تیز تھی تو کل کیا میں باہر آتا ہوں تو بات بھی نہیں نہیں ہوتا وہمن ہو پاتی
اچھا آپ کی طرف ہو ت
ا یہ دو دن کے لیے موسم گرب
نہیں ہماری طرف تو ان تیس اکتیس دے رکھا ہے تو ہماری طرف تو کل سے ہیں
تینات کل کیا ہے مطلب وہ بارش بھی دیر کی ہے آپ کی ب بھی جان کے تو تین غلط ہو یہ ہے س ایسا ہی ہے ہلو ہلو ہلو ہلو بھائی جان
اری نا
ہاں بیچ میں آواز چلی گئی تھی آپ کی یاد
ہاں آواز چلی گئی تھی آپ نہیں نہیں اوپری تھا میں اوپری بیٹھا ہوں ابھی اوپر چھت ہاں اوپر ہی ہے اوپر ہی بیٹھا ہوں چھت پہ کبھی کبھی بار ہو جاتا ہے یار نہیں نہیں اوپر آؤں نا اوپر مطلب ایک تو ک چینائی اور ایک کمرہ ہے دو ہے وہاں پہ اوپر ہے جو
اچھا کمرہ بھی ہے ہاں پھر تو کمرے میں بیٹھ جاؤ دقت نہیں پھر کی ایسے تو دھوپ اتنی کڑک ہے کہ باہر بیٹیں توؤگ جناب ہلو ہلو دھوپ بہت پڑتی ہے نا جناب باہر تو جو اب گرمی میں اتنی بڑی تیز دھوپ ہے کوئی باہار بیٹھ کے س سکتا ہے
ہلو
ہاں جناب پھر بھی
ہاں جناب یار نیٹ ورک تو اچھا آ رہا ہے یار اس میں یہاں پہ فل آ رہے ہے
پھر دقت کیسے کر رہے ہیں جناب یہ
ہو جاتا ہے کبھی کبھی
ہاں بنا آپ تو صبح سے کسی کے کوئی کیئی نہیں کیونکہ میں دو دو جنوں یہ کرتا تھا آپ کے اور ایک جناب ہو رہے ان کے ان دونوں کا کول جب آیا تھا جب میں پوجا کر رہا تھا ج اب گرمی تو خطرناک پڑ رہی ہے جناب اس کا تو کیا کر سکتے ہیں کیا جناب اوپر دونوں میں چدر رہ ہے کہ ایک میں چت ایک میں چدر ہے جناب ہلو جناب کیا حال چال ہے جناب ایسے تو اپنا کام نہیں چلے گا
ہلو آ رہی آواز
ہاں جناب بار بار ایسے اگر جائے گی بیچ میں تو کیسے کام چلے گا
ہاں اسے تو میری کوول خراب ہو جائے گی
دن میں کریں گے تین چار بجے بعد ایسا کریں گے پھر
اس گلے کی یہ کول ہو جان د پھر
ہاں کیکہ اسے تو پھر پروابلم کریٹ ہوئے گی نیٹ ورک اچھے ہونے کے بعد ویسا کی ہو رہا ہے یار ہاں کل دوپر نے صبح کت ساڑی نکاللی ت فھر گ جناا ابکش دن میں ہی دیکھیں گے جنا ویسے تو ستنا نہیں دیکھ رہا یار اب بار ہاں بار بار آ رہ جاری ہےے تو س تو نہیںیٹ
ہاں ہاں اس تو دقت ہے ارے یہ موسم موسم ہماری طرف کیا پرریوتن ہو گیا بادل بادل چھا رہے ہیں ابھی
اب ہوا چل رہی ہوگی تو اس ہوا کی وجہ سے نے آب و ہوا کی وجہ سےیٹو کر
ہوں ہ یہ موسم بھی ہو گیا نا چھایا ہو گئی ہمارے دھوپ نہیں ابھی ابھی چھا چھایا ہو گئی
ہاں ہمارے تو کڑک دھوپ نکل گئے ہماری طرف تو آ ٹیمپریچر دے رکھا ہے انہوں نے چھیالیس کیونکہ کل آج چھی اس کے ساتھ عمس دے رکھی ہے جو کل سے پھر ہے نا وہ انیس کلو میٹر پر گھٹہ گ ہوا کے سھ بارش دے رکھی ہے کیلس رہے
اچھا اچھا ہاں کل چلے گی وہ آندھی آندھی بارش وارش
ہاں وہ ہماری طرف کل سے شرو ہوگا اور ابھی تو کڑک دھوپ ہے ہوا بندر کک دپ ل
ہ ہماریےرف تو نہیں ڈوبتا ہے مگر اب ا چاؤوں کی جیے اچھایا ہو جاتی ن بدلا جاتتے ہیں
ہاں وہ آپ میں موسم آ سے سرو ہو گ ایکچولی کیا ہے تمارا ایریا نا راولی پروت ملا کے پاس میں پڑتا ہے وہ
ہاں ہاں ہاں ہاں
تو اس وجہ سے تمہارے پہلے موسم کا افیکٹ تمہارے جلدی پڑتا ہے وہ جو جیسے تمہارے بدل ہو گیا نا
ویسے جے پور میں تیز پڑتی گرمی
پردوش کی وجہ سےڑتا
نہیں نہیں پھر بھی جے پور میں ص جے پور میں جیسے کھلا ایریا نا جیسے میر سسرال ادھر مطلب جے پور سے الگ الگ آ گیا ہٹ کے آ گیا اس پہ اس ایریے میں اتنیور پڑتی گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے
نہیں ایک چکر یہ ہے کہ جو جوٹ والڑا ایریا جو لا ہے نا ادھر آپ مٹی بھی دیکھی ہو نا بائی جان تو ریتیلی مٹی ہے
ہمم ہمم ہمم ہمم
اب ریتیلی مٹی تو نہیں جلدی تپتی ہے دوسری چیز پورے جے پور کے آس پاس فیکٹ وغیرہ ہے تو اس کا پردشن کا فر نا اونلی جے پور سے نہیں پورے اس کے آس دس کلو میٹر تک دس پندرہ کلو میٹر اس کا اثر پڑتا ہے پردوشن کا
ہاں صحیح ہے
تو اس وجہ سے جے پور تو ب گ تبتا ہی ہے
ہمم جی جدہ پڑتی ار د میں نے دیکھ
بتایا نا نہیں وہاں پردوشن بھی ہے اور ایک تو پبلک کا پورا دباؤ ہے نا اور پردشن بہت زیادہ پھینکتے ہیں ات ساری گای گڈیاں اوپر سے بھی وہ کیا بولے ریتی لے کر پھر پورا ددو وغیرہ وہ سب اس میں دیتے لکھلا گ
ہاں صحیح ہے
تو وہ فرق پڑتا ہے اب وہاں سے پرت مالا نکل رہ ہے نا تمہارے بیاور ہو کے جے پور کی اجمیر کی طب نکل جاتی وہ
ہمم ہمم ہمم ہمم ہلکا بڑا ہلڑکا بڑکا سی ہے نا ادھر بھی ٹگ میں بھی ہلکا بڑکا یہ نا پا ہے ن یہ سب اراولی پروتمالا کے سین میں آتے ہیں
اچھا اچھ تہیس
کیا یہ پہاڑ ہے یہ جیے ہمارے مطلب گاؤں پاس میں گانٹی گانٹی گاؤں اس
ہاں تو پھر وہی تو اس لیے تو آپ پہ کیا موسم کا سے اثر شرو ہو گیا اب یہ موسم ہمارے رات میں کل صبح اسارٹ ہوگا اب تمہارے ایس بی سے اسر شرو ہو گیا ہو
ہاں صحیح ہے صحی ہے تمہارے آتے آتے پہلے ادھر آتے ہ
ہاں پہے ادھر سے سو رہ ہے وہ ن ہماری اب و ہوا نہیں چ رہی ابھی ہو کی
یار ویسے جالاواڑ ہ ویسے یار جالاواڑ میں تو یار زیادہ آتی بارش روز نہیں جل بڑ گے اس میں کوٹا میں تو پرتیک دن بارش ہوتی تھی مطلب بارش کے دنوں میں
ایکچولی کیا ہے یہ دکن پشچمی جو ایریا ہے نا
ہاں ہاں
ہمارا ایریا ہے
ہمم ہاں تمہارے تو زیادہ جیسے جا ہو بہت زیادہ ہوتی ہوگ سید بارش
جلاواڑ ہو گی تو ہم کوٹ کیا بولتے جلاواڑ بارہ کوٹا کے پاس میں ہی تو ہے کیونکہ ہاں کیونکہ اس کو جو توڑ کے بنایا تھ تھا نا تھوڑا سا تو ایریا اس میں جا واڑ سے لیا تھا اور تھوڑا علاقہ ہےے کوٹا سے لیا تھا اس میں جب جا کے بارہ جضلع کا ادگوش ہوا تھا ادگن ہوا تھا مب مطلب کیونکہ جو اکلیرا مطلب چپا بڑوود کے ادھر کا جو ایریا ہے نو نور کے ادھر کا ایک لرا وغیرہ جو بھی سارا ہے وہ پورا جل اوار سے کاٹ کے لیاتا ہے ہونا ایک ٹائم بھی چھپڑا تک پورا ایریا اس میں کیا بولتے ہیں جلواڑ میںتا ہے
ا
اور ہم سب تھے جو جیسے وہ ایس آر میں اپنی تھی نا وہ پہلے دو ہزار ایک والی اس جن گننا میں ہم کوٹا ضعے میں آتے تھے
اچھا اچھا اچھا کوٹا ہے تھا تمہارا ضلع نا ہاں یہ پھر پ پھر پھر بعد ش ہوا تھا اس کا
ہاں پھر بعد میں ہوتا ہوئے جو ہمارے جو یہ منتری جی ہے نا پرمود جین منتری جی پرمود جین بہن ہے نا انہوں نے پہلا چناؤ کوٹا سے ہی لڑا تھا نردلے کے روپ میں
اچھا اچھا صحیح بات ہے
اس ٹائم پہ ہماری ودان سبھا تھی نہیں ہے
اچھا
جب ندلے لڑے تھے وہ پھر اس کے بعد ادبو ہو گیا پھر ایکگ بن گی تب سے بھیھر ادھر سے لڑنے لگ گئے ہو
ہاں تو نہیں بی جے پی کے رج میں ہوا تھا نا وسندھرا کے رج میں ہوا تھا تینلع دن ب ایک تو دو سا ایک تمہارا بارہ ایگو راسمند بی ڈی آر بی ڈی آر بی ڈی آر ہو ہے نا بی بیار بیی ڈی آر
کو
نہیں نہیں دو سا دو سا بارہ ایک بارہ دوسا اور راسمند
اچھا اچھا اچھااں بڈیاری
بڈیارو ہے نا تینوں گاو تھا دو ہزار آٹھ میں ہ پہلے کم تھے نا جل پیل تی دیش پ
جا وڑ کوو تو وسندر نے ہی چمکایا
ہاں ج جلاوڑ کیسا ہے یار جالوڑ جالوڑ دیکھا نہیں میں نے یار
مطلب کوٹا سمباگ میں جالاواڑ کوٹا کے بعد دوسر نمبر پہ ہے س ٹیا بہت بڑا ہے اس کے بعد وہاں پر تمہیں ہوٹ اسٹیڈیم ملےا سب کچھ ملے گ تمہیں جالواڑ میں بڑے بڑے ہاسپٹل ہے تو ہوٹلے بھی ہے اسکول بھی ہے کالج بھی ہے ب س بنایا تو پورا مطلب جالاواڑ کیا بتاؤں تو میں جالاواڑ سے دور ہے مطلب جال باٹن جالا پاٹا سے تو چار پانچ کلو میٹر دور نکلے گا نا وہاں سے جلاواڑی اسٹارٹ ہو گیا اتنا بڑا پھیل گیا اب
آ یہ جال پاٹا سے کڑی ہوتیری وسندرا
ہاں تو ج پاٹن تو وہاں سے ہیں بیس کلو میٹر دور ہے جلاواڑ سے
ہاں تو ابھی ابھی جیسے جودھ پور جودھپور کای پروگریس ہے اشوک گہلت و کی یار وہ استتاہ نہیں بنے گا تو ی بہ تو کرے گا وکس
ہاں نہیں جیسے ہمارے ربھی کوٹا ہے تو اس میں کیا ہے اوم برلا کا بی شانتداری والی ہے لیکن ا اوم برلا جی نے کوٹا میں کچھ بھی نک رہا ہے ایک روپئے کی
کیونک وہ بی جے پی کا رہ گیا نا اور وہاں پہ شانتی داری وال کانریس کا ک
کگریس کا ہے پورے جو کوٹا کو چمچمایا نا پورا کوٹا چمچمانے میں مطلب کسی کوٹا میں اگر یہ اینٹ بھی لگی ہوئی نا کسی روڈ پہ تو شان داری والال کی لگ ہوئی ہے
تو ارے یہ اس میں کیا بجٹ کا یہ ہوتا ہے سانسد کے آدمی میں کچھ نہیں ہے سانسد کے آد میں ہوتی ہے روڈیں
نہیں جناب نہیں جناب پھلے ام برلا جی ام برلا جی فھلے کوٹا دک سےدان وہ کیاداک تھے پہلے وہ
ہے نا
پہلے وہاں سے تین بار وداک رہے اس کے بد وہ سانسد گئے تھ ہو
ہاں اب یہ شانتداری وال تو
انوں اب وہاں وہلی شانتی داری والل نہیں کانگریس کی اور بھی تو یہ پنکج مہتا رہ گیا روینندر تیاگی رہ گئے گڈو رہ گیا لیکن انہوں نے کچھ نہیں کرایا وہ اونلی شانداریوال نے کوٹا کو چم چمیا ہے
کوٹا بھی تو پورا اسٹیڈیم وغیرہ چوپاٹی وغیرہ سب بنا دیا
سب کچھ ہاں سب کچھ ہے کوٹہ میں وہاں پہ کو کوٹہ سماج میں دوسرے نمبر پہ جلاواڑ ہے بارہار بندی میں اتنا نہیں ہے
ہاں بند د تو تھوڑا س ہی ہےا باابا